السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ سب ٹھیک ہے کرتے ہیں
اش س کیا کر رہے ہو
جی بھائی جان فرمائیے کیا فرماے ہو آج آپ
کیا بول رہے ہو
تو بھائی ج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آج میں آپ کو سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ جانکاری دیتا ہوں میں جیسے سوشل میڈیا پہ کچھ کچھ اچھی چیزیں بھی ہے کچھ بری چیزیں بھی ہے
ہاں بالکل
جیسے کہ سوشل میڈیا سے اپتنا یہ فائدہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اپن دنیا کی کسی بھی کونے میں اپنے دوستوں یا پریوار سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے تے وغیرہ ٹھیک ہے
ہاں ہاں
تو بھائی جان اس سے اپنا فائدہ ہے جیسے کہ ابھی اب اپن کو اپن مان لیجیے آپ اسکول میں پڑھتے ہوئے یا کالج میں پڑھتے ہو آپ کو کو ٹیچر ہے جو آپ کوئی لسنس دے رہا ہے
ہ
تو وہ آپ کو ایک بار پڑھائے گا تو وہ سمجھ جھنا نمجھینا اپنے اوپر ہے بائی جان
ہاں
ٹھیک ہے وہ تو ایک باری پڑھائیں گے اپن کو سمجھنا نہیں سمجھنا ا ہی اوپر ہے لیکن ابھی سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ ابھی یوٹیوب ہے گوگل ہے تو اپن وہاں پہ سرچ کر کے دیکھ کر ایک بانی دو بانی دس بار وہ جانکاری لے سکتے ہیں بیس بار لے سکتے ہیں
اچھا
وہ بھی اپنے کو فری میں ملے گی وہاں جانکاری یوٹیوب پہ بھی تو یہ بہت ہی بڑھیا چیز ہے ایک تو سوشل میڈیا کی اپنی
جی جی بالکل
آپ فرمائیے بھائی جان
آپ کہاں سے بھائی
جی ہم تو یہیں سے ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا سے کیا جیسے کہ بھی کچھ ہارم فل چیزیں بھی ہے کچھ نہیں بھی ہے جس کی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی سے اے آئی وغیرہ چل رہا
ہاں
تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اے آئی سے جیسے کہ کسی سنگل لڑکے کا فوٹو کسی لڑکی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں چاہے اس لڑکے کو اس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اس کو اس کو جوڑ دیتے ہیں اس کو اس کی کیا ایک امیج کریٹ ہو جاتی ہے اس کی جیس کی امیج خراب ہو جاتی ہے اس کی کوئی غلط چیز میں جوڑ دیا تھا فوٹو
یہ سوشل شوشل میڈیا پہ اس طریقے سے بھائی جان جیسے کہ اپنے ایک مان لیجیے ہزار فالوورس ہے تو کم سے کم آٹھ سو فالوور تو اس کو دیکھیں گے اپنے پوسٹ کو وہ تو ریئل ہی مانیں گے نا چیز کو
ہاں وہ سچ مانیں گے
جیسے کہ پہلے کے زمانے میں آپ کو بتاؤں پہلے نیوز پہ اخبار آتا تھا پہلے
کیا بولتے ہو ہاں
یہ ٹی وی ہے ایک تو ٹی وی اخبار نیوز اب کیا ہے کہ فون ہے اپنے پاس ٹیکنالوجی ہے تو اپن دنیا میں کئی بھی بیٹھ کے کسی کی بھی جانکاری سیکنڈوں میں نکال سکتے ہیں اور مل سکتی ہے اپنے کو ٹھیک ہے آج کل کیا نیوز بھی موبائل جی جی نیوز بھی سوشل میڈیا سے نکل جاتی ہے آج کل
سوشل میڈیا ایک بری چیز بھی ہے اور اچھی چیز بھی ہے جیسا
اب یہ اپنے کو کسی کی جانکاری لینی ہے کہ یہ لڑکا کون ہے اس کی جانکاری اپنے کو اس سے ملے نہ ملے لیکن سوشل میڈیا بھی ضرور مل جائے گی
ہاں سوشل میڈیا پہ ہر کوئی جانکاری مل جاتی
جی جی سوشل میڈیا پہ ہر کوئی جانکاری مل جاتی اس کی دیکھ لیجیے آپ
یہ بات سچ ہے
جیسے کہ آپ مان لیجیے کہ اپنا کوئی دوست یا فرینڈ ہے تو وہ بیٹھ کے اپن سے باتیں کرتا ہے اب مان لیجیے کہ سارے الگ الگ اپنے کام وام پہ لگ گئے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے جسے واٹس ایپ ہوتا ہے اس پہ ایک گروپ بن جاتا ہے تو جتنے بھی دوست ہیں دس بارہ دوست تو گروپ میں بیٹھ کے کیا بات کر سکتے ہیں آرام سے یہ ایک سوشل میڈیا کے ان سے اپنا ایک تو ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے
ہاں
جیسے کہ ان جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا سے فائدے بھی ہے اپنے جیسے کہ مان لو اپن کو ٹرین کا ٹکٹ بک کرانا ہے تو اپن آن لائن کرا سکتے ہیں فلائٹ کا کرانا ہے تو کرا سکتے ہیں اپن اپنے کو بجلی کا بل بھرنا ہے تو آن لائن بھر سکتا بل بہت آسان طریقے سے بجلی کا بل بھر سکتے اپن
ہاں برو یہ تو ہے
جیسے کہ ابھی کوئی لڑائی ہو گئی ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ انسان تو کم بولے گا کم بتائے گا کہ یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے سوشل میڈیا زیادہ بولے گا وہ زیادہ بتائے گا آپ لگوں کو لوگوں کو ہر ایک چیز کی خبر ملے گی سوشل میڈیا پہ
اچھا یہ بھی ہے ہ ہ
جیس کہ بھی میں نےپ کو فائد بتایا ان کے نقصان بتا دیتا ہوں میں آپ کو سوشل میڈیا کے جس جیسے کہ اپنے کو کوئی اپنے نوٹیفیکیشن آتی ہے اپنا بار بار فون چیک کرتے ہیں کرتے ہے نا بھائی جان چیک اپن بار بار فون
ہاں
تو وہ سے کیا اپنا سمے برباد ہوتا ہے کیونکہ بار بار نوٹیفکیشن آنے سے اپن کا دھیان پورا موبائل میں رہتا ہے تو اپنا قیمتی سمے برباد ہو جاتا ہے بھائی جان
ہاں قیمتی سب میں برباد ہوتا ہے یہ بات سچا
جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ جی جی جی ابھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے لو ہوتے ہیں انفلئنسر ہوتے ہیں یاچھ الگ لو بھی ہوتے ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو دکھاتے جج کرتے بتاتے بھائی ہم ایسے رہتے ہیں
ہاں
تو اس سے گیا دوسرا انسان دیکھ کے یہ کہ اس سے جلے گا اس سے کہے گا یا اس کی پرسنالٹی دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو
سوشل میڈیا وہ چیز ہے کہ انسان کو جلا بھی سکتی ہے صحیح بھی کر سکتی ہے
ہاں سوشل میڈیا چلا بھی سکتی ہے اور صحیح بھی کر سکتی ہیں
جیسے کہ بھی پہلے کے زمانے میں ا بھیھی ٹیلی فون تھا اس سے اونلی فون ہی ہو سکتا تھا
ہاں
اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا ابھی دیکھو موبائل آ چکی ہے ریڈیشن کتنا فھیل رہا ہے جگہ جگہ ٹاور لگ رہے ریڈیشن کتنا پھیل رہا ہے پہلے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی پنچھی پکشی کتنے رہتے تھے اپنے گاؤں میں
بہت بہت ہ پھر ریڈیشن کی وجہ سے ان بیچاروں کو بھی پرابلم ہو گئی
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان تو اب آپ کو پتا ہے کہ ٹاور لگ رہے اپنے جیسے بہت سارے ٹاور لگ رہے ہیں تو ان کا ریڈیشن اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بھائی جان کی پنچی ان کے پاس بھی نہیں آتے ان سے دور جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آتے ہیں ریڈیشن میں ان کی کیا موت ہو جاتی ہے سین نہیں کر پاتے وہ
ہاں
جیسے کہ ابھی آن لائن کے نقصان یہ بھی بائی جائ جیسے کہ آن لائن کچھ لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ پریشان کرتے آن لائن ڈراتے دھمکاتے ہیں ٹھیک ہے بھائین اور جیسے کہ کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہے انسٹاگرام پہ تو اس کو کمنٹ میں جا کے گالے بک دیتے ہیں
ہاں بالکل آج کل کے لوگ بہت برے ہیں سارےفلنس وہوگال جے ہی دیتے ہیں
یہ ایک بڑی سمسیا وجہ
کوئی بھی پوسٹ کرو تو اس پہ گالیاں ہی ملتی ہیںا
جیسے کہ سوشل میڈیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کی پہلے کی نیوز آتی تھی ٹی وی میں جو ریئل آتی تھی ابھی بہت ساری نیوز پھیلا رکھی ہے سوشل میڈیا پہ جس کی بہت ساری نیوز آتی ہے فیک افوا جھوٹی خھبریں ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا جلدی سے جلد پھیلتی جھوٹی خبریں جن سے کیا لوگ کیا گمراہ ہوتے ہیں چاہے وہ ریئل بات ہی نہ ہو چاہے وہ غط بات ہو پھر بھی لوگ کیا گمراہ ہوتے ہیں
بالکل
جیسے کہ سوشل میڈیا سے بھی یہ بھی ہارم فل ہے کہ جس کی اپنی نجی یعنی کہ اپنے خود کا فوٹو ہو گیا اپنے خود کا ڈیٹا ہو گیا یہ اپنا خود کا فون ہیک ہو گیا یہ کیا غلط ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہے بھ جان
ہاں بالکل یہ تو ہے مطلب ایسے
جس کے پاس اینڈرائڈ جی جی جی صحی فرمایا آپ نے جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے نا بھائی جان اس کو تو اپنا فون کسی کو دینے سے پہلے ہی ڈر لگے گا
ہاں بالکل یہ بھی ہے
اب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورڈ کتنے چل رہے ہیں ایک او ٹی پی آتا ہے پورا کھاتا صاف ہو جاتا ہے
ہاں بالکل
جیسے کہ بھی آپ نے آپ بھی جانتے ہو اسی چیز کو کہ اپنے پاس کون آتا ہے اور اپن فون چلاتے تو اس میں اپنا ٹائم پاس ہوتا اپ دل کو کچھ کرتے رہتے اسکرول کرتے رہتے ریل کو اسکرول کرتے رہتے تو اپنے آئی ٹائم برباد ہوتا ہے اپنے کو پت بھی نہیں چلتا کہ اپنا بھائی ایک گھنٹہ کب نکل گیا دو گھنٹہ کب نکل گیا
ج
ریل اسکرول کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں
پیسٹب ٹائم ہو جاتا ہے بس ٹییلس دیکھتے رہتے ہیں
ابھی فون میں کیا اتنی ریڈیشن پھیل رہی ہے اپنے فون میں رائٹنیس اتنی ہے اینڈ اس میں کہ اپنی کی آنکھوں کا جو روشنی ہے نا اپنی کی آنکھوں کی روشنی وہ کیا خراب ہونے لگی ہے کمزور ہونے لگ جاتی اس سے جیسے کہ اپن ایک جگہ بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کر فون دیکھتے تھ جیسے کہ اپنے گردن بھی درد ہون لگ جاتی ہے سسیا ہوتی ہے گردن میں
ہاں بالکل
اس لیے بھائی جان فون کا کم استعمال کرے اور جتنا ہو سکے اچھی چیزیں بتائے اچھی نیوز پھیلائے
ٹھیک ہے ابھی جسے اپن دیر رات تک فون کرول کریں گے اسکرین دیکھتے رہیں گے نیند نیند کی نیند نہیں آئے گی اپنے کو چکر کرائیں گے
ہاں
یہ ہوتا ہے سلپ سلپ کایکل
ہ
یہ کیا اپنے
اگر ہم سوشل میڈیا کو اچھیے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں
جی بالکل آپ نے صح
اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں ہم پڑھ بھی سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں
اس سے کیا اور جی جی صحیح بات کہی آپ نے ماشاء اللہ بالکل صحیح بات کی جیسے کہ آن لائن جو بھی آ جیسے کہ ہوتی ہے نا آن لائن جاب ہوتے ہیں سستے سامان ہوتے ان کے نام پر لوگوں سے پیسے ٹگک جاتے ہیں بھائی جان
ہاں لوٹا جاتا ہے
ان کو لوٹا جاتا ہے آن لائن کے نام پہ تو یہ غلط ہے
بالکل بالکل
سوشل میڈیا سوشل میڈیا اسعمال بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں لوگ باغ لیکن غلط طریقے سے زیادہ کر رہے ہیں
غلط طریقے سے زیادہ کر رہے یہ بتچے
غلط طریقے سے زیادہ کر دے تو اپنے کو اتنا بتانا ہے کہ جتنا ہو سکے نا ان چیزوں سے دور ہو جیسے کہ آپ کے کوئی او ٹی پی بھیج رہا ہے آپ کا کوئی فون مانگ رہا ہے ان سے دور ہو اور راتوں کو دیر رات دیر رات تک اپنی اسکرین نہ چلائے نہ فون دیکھے
ہاں رات کو زیادہ فون نہیں چلانا چاہیے
جی جی بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ آگے سے آگے آپ لوگ بات کو ہلانا آپ لوگ بات کو بتانا اپنے دوستوں کو فرینڈ ہوگا
جی جی آپ کو بہت بہت خوش
خود آپیز بھ جان
اوکے اوکے